ہلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ سب خیریت تو ہے نا
ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کیا کر رہی ہیں
بس کیا بتاؤ وہی گھر کے کاموں سے فرصتی ہی نہیں ملتی صبح سے بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے
سچ کہہ رہی ہو آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ انسان کو خود کے لیئے ہی وقت نہیں ملتا
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور کبھی کبھی مجھے نا پرانے دن یاد آ جاتے ہیں
ارے ہاں پرانے زمانے کی تو بات ہی کچھ اور تھی لوگوں میں اپناپن تھا محبت تھی سکون تھا
بالکل اور پہلے کے لوگ شام کو کیسے چھتوں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے پڑوسی بھی گھر والوں جیسے ہی تو ہوتے تھے ہمارے گھر پہ آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن اب تو ایسا کچھ رہا ہی نہیں
ہاں ہاں اب دیکھو نا لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہ کر بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے یہ دور آ گیا ہے
صحیح کہہ دییے پہلے رشتوں میں اتنی نا گرم جوشی ہوتی تھی کہ ہر خوشی اور غم میں لوگ ساتھ کھڑے رہتے تھے اب تو پڑوس میں کون رہتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا
بالکل اب تو سب موبائل میں اتنے مشہور رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں کہ انہیں آس پاس میں کیا ہو رہا ہے کسی چیز سے نہیں کوئی متب بنی ہے ایک کمرے میں اگر چار لوگ بیٹھے ہوں گے تو سب اپنے اپنے فون کے ساتھ مشغول ہوں گے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے پہلے کیسے بچے باہر کھیلتے تھے مطلب کتنی رسی کو چھپن چھپائی اسٹاپو کتنے سارے کھیل کھیلتے تھے لیکن اب تو ایسے بچے بھی کتنے کم دیکھنے کو ملتے تہوار
بالکل سارے بچے موبائل جو لگے رہتے ہیں بس آج کل ان کا یہی سب سب سے زیادہ فیوروریٹ ہے موبائل گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں آج کل کے بچے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور مجھے نا آج بھی یاد ہے کہ ہماری امی نا شام کو سب بچوں کو آواز لگاتی تھی چلو گھر جاؤ کھانا تیار ہے تو ہم کیسے اکٹھا سارے بھائی بہن اکٹھا ہو جاتے تھے اور کتنا کھیلتے تھے کہ ہمیں وقت کا معلوم ہی نہیں رہتا تھا
ہاں ہاں مجھے بھی یاد آ رہا ہے ہماری بھی جو امی جان آواز لگاتی تھی تو ہم بس یہی کہتے تھے پانچ منٹ اور ک کھیل لیں اور پانچ منٹ اور کھیل لیں اور ہماری امی جان کہتی تھی کہ آپ آپ لوگوں کی پانچ منٹ تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے
صحیح کہہ رہی ہے اور پہلے کھانے میں بھی تو کتنی سادگی تھی اور لیکن برکت کتنی تھی نا مطلب کھانا سادہ سمپل ہوتا تھا لیکن گھروں میں برکت بھی بہت تھی
بالکل لوگ دال روٹی اچار پھر بھی اس سے خوش رہتے تھے کم سامان ہوتا تھا لیکن پھر بھی ان سے خوش رہتے تھے لوگ
بالکل اور اب تو دیکھیے نا ہر دوسرے دن باہر کا کھانا چاہیے رہتا ہے بچوں کی کوئی نہ کوئی فرمائش آ ہی جاتی ہے کہ نہیں آج یہ بنا دو آج وہ بنا دو لیکن روز باہر کا کھانا بھی تو ان کی صحت خراب کرتی ہے نا
بالکل صحی فرما رہے ہو آپ کیونکہ پہلے لوگ چلنا پھرنا زیادہ کرتے تھے اب تو ہر کام بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے اسی لیے تو صحت کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے
اور ہاں صحیح کہہ رہی ہے اور اپی جان آپ کو ایک چیز اور یاد ہے پہلے کیسے ہم چٹھیوں کا انتظار کرتے تھے مطلب پہلے ہمارے شوہر کام کے سلسلے میں کہیں باہر جاتے تھے تو وہ ہمیں چٹھیاں لکھا کر تےتھے شوہر تو کیا ہر کوئی رشتے دار کوئی بھی چٹھیاں لکھا کرتے تھے تو ہم چٹھیوں کا کتنا بےصبری سے انتظار رہتا تھا نا
بالکل ان خطوں کا دور تو اب کہیں چلا گیا ہے بالکل اس سوشل میڈیا نے اس خطوں کا دور تو بالکل کھا گیا ہے کیا خوبصورت زمانہ تھا وہ بھی
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور جب ڈاکیا آتا تھا نا تو دل کی دھڑکن کتنی بڑھ جاتی تھی
بالکل صحیح فرما رہے ہو اور اب تو واٹس ایپ پر میسج پڑھ کر بھی لوگ جواب نہیں دیتے دیکھو زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی یہ واٹسپ کے میسیج میں اتنا پیار محبت نہیں رہتا جتنا پتہ ہے وہ خطوں کا جو انتظار رہتا تھا کہ کب چٹھی آئے گی اور وہ چٹھی میں ایک ایک لفظ پڑھ پئے چہرے پہ کیسے مش مس کان آ جاتی تھی نا اور اپی جان آپ کو پتہ ہے ہم نا ہمارے پستینی گھر گئے تھے تو وہاں پہ تھوڑی صفائیاں نکالی تو وہاں کے ممی امی جان کے ایک پٹارے سے اتنی ساری چٹھیاں نکلی تو ممی پہلے بہت شرمائے گئی ہماری امی
صحیح فرما رہے ہو وہ ہے نا ہمارے یہاں آپ کے ابو اور امی کی مطلب پیار کی باتیں تھی وہ
بالکل پھر ہم نے پتاہ ہے زبردستی امی کو بولا نہیں نہیں امی جان ہمیں تو دیکھنا ہی ہے تو سارے خط ہم نے نا پڑھے اور ممی تو ہماری امی جان اتنا سرما رہی تھی لیکن ہمیں بھی وہ لیکن کتنا محبت ان کےایک ایک لفظ پے کتنی محبت چھپی
بالکل اور بہت آدر سے بہت آدر سے بات کر تےتھے بہت آدر سے اور اس آدر میں ہی پیار چھپا رہتا تھا
بالکل یہ محبت تو ابھی کیا جو لوو میرج کرتے ہے نا آج کے کل کے بچے ان میں بھی نہیں ہے جتنی محبت مطلب وہ زمانے میں ہمارے آپ کے امی ابو میں ہوا کرتی تھی وہ خط پڑھ پہ پڑ مطلب خط پڑھ کے ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا نا کہ ایک دوسرے کے لیے کتنی عزت کتنا پیار تھا وہ سب اس خطوں کے ذریعے دکھ رہا تھا
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور آپ آپ نے دیکھا ہے مجھے تو اپنی نانی کی بھی باتیں بہت یاد آتی اتنا پیارا انداز تھا ان کا کبھی وہ اپنے سمے کی ساری باتیں بیٹھ کے دادی جان سناتی تھی نانی جان دادی جان ہمیں قصے سنایا کرتی تھی کہ ہم سب ان کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے وہ بھی کیا دور تھا ہے نا
بالکل بہت ہی خوبصورت وہ زمانہ تھا بٹ اب ابھی وہ رہا نہیں وہ تو ہم بہت ان دنوں کو ہم بہت یاد کرتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا ہم نے اور آج کل کے بچوں کو یہ سب کہاں نصیب ہے اب آج کل کے بچوں کو تو صرف فون اور موبائل فون اور یہی نصیب ہے اب تو ہر چیز میں جلدی لگی رہتی یہ لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ا اور نہ ہی سکون ہے
یہ تو آپ بالکل صحیح بات بول رہی ہے پہلے پت ہے کم چیزوں میں بھی ہم لوگ کتنے خوش ہو جاتے تھے اور آج تو مطلب رشتوں کی اتنی اہمیت پہلے ہم رشتوں کی اہمیت بھیب بہت سمجھتے تھے اب وہ بچے وہ اہمیت بھی نہیں سمجھتے اور انہیں اتنی گھر میں سکھ سویدھائیں دیتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور آج کل تو دیکھو رشتے تو بالکل کانچ کے بن گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس نے ایسا کہہ دیا اس نے ایسا کر دیا اور سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ لو اس نے میرا اسٹیٹس لگایا میرا نہیں لگایا وش کیا مجھے مجھے نہیں کیا بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی آج کل تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں
بالکل صحیح کہیے یہ شوشل میڈیا کا جو دور ہے نا اس نے لوگوں کو قریب بھی کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دور بھی کر دیا ہے نا جیسے مطلب دور بیٹھے لوگوں سے بات تو ہو جاتی ہے لیکن گھر والوں سے بات کم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے کیوں صحیح کہہ رہی ہ ہو نا
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ہر چیز کا ایک حد میں رہ اگر اس کا اپیوگ ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہی ہمارے لیے صحیح رہتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ ویسے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو پرانے گانے پسند ہیں یا پھر نئے گانے
ہمیں تو ہمیں تو پرانے گانے بہت پسند ہے پرانے گانے اس میں ہی سننے میں بہت سکون ملتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور جو آپ کو پتہ ہے جو پرانے گانوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا ایک ایک الفاظ سنتے سنتے ہمیں تو ہمارے ہمارے پیار محبت والے کس سے یاد آ جاتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور جو آج کل کے گانے شورور شراب والے ان میں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے بس یوں ہیں کہ لگا دیا ہے ڈسکو ڈانس اور چل رہا ہے بس
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور نہ پہلے کے لوگ نہ دل سے ملتے تھے مطلب جو بھی رشتہ وہ جوڑتے تھے دل سے ملتے تھے سارے خدا کے بندے ہیں سب سب سے پیار محبت بانٹتے تھے لیکن اب تو نہ صرف ایک کیا بتاؤ فارمل فارمیلٹی ہو گیا ہے بس ایک ساماجک طور پہ ملتے ہیں بس لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے رشتے ناطے جوڑ کے رکھتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے پہلے پتہ ہے کوئی محلے میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو سب لوگ مل کر ان کا حال پوچھنے جاتے تھے اور سب لوگ مل کر ان کے دکھ کے گھڑی میں بھی تھوڑی دیر اپنا وقت مطلب دل ہلکا کر لیتے تھے اور اب تو صرف میسج میں ایک دو شبد لکھ دیتے ہیں ٹیک کیئر اور ہو گئی ساری باتیں
بالکل پہلے تو ہمارے محلے یا دور کے کہیں بھی بیمار ہوتے تو ہم خدا سے ان کی اچھی صحت کی کامنا کرتے تھے کتنی دعائیں مانگتے تھے پانچ ٹائم کی نماز ان کے لیے ادا کرتے تھے کتنا مطلب اپ جیسے ہمارا کچھ قریبی بیمار ہو ویسے ہم اپناپن رکھتے تھے لیکن آج کل یہ سب نہیں رہا آپ نے جیسے بولا بس ٹیک کیئر اتنا میسج چھوڑ دیتے تھے
بالکل اور ایک بات اور ہے آج کل عورتیں پہلے سے زیادہ سمجھدار اور کانفیڈنٹ تو ہوئی ہے چاہے کچھ بھی ہے لیکن ہاں کیونکہ بہت ساری اپنے اپنے پیروں پر کھڑی ہے کیوںک ا سب طریقے سے پیسوں کے معاملے میں دیکھ لو آتم نربھر ہے تو وہ خود دیکھو تھوڑی کانفیڈینٹ تو ہوئی ہے آج کی لڑکیاں یہ تو کہہ سکتے ہیں
بالکل دیکھو کانفیڈنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی تھوڑی سی تہذیب اور رستوں کی اہمیت سیکھ لینا تو چار چاند لگ جائے وہ بھی بہت بڑھیا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ چلو پھر دعا کرتے ہیں خیر وقت رہا تو پھر ملیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ سب ٹھیک رہے اور آگے چلتا رہے اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں ان ان شاء اللہ پھر ملیں گے
آمین چلیے خدا حافظ
خدا حافظ